ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہوں آپ
جی بالکل میں خیریت سے ہوں آپ سنائیے
جی ہمارے یہاں پہ بھی سب خیریت سے ہے بس ابھی ہم خالی بیٹھے تھے تو ہم نے سوچا کہ باجی سے بات کرلے جب تک
جی یہ تو کافی اچھی بات ہے آپ نے ہم کو یاد کیا تو آج ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں ہیلو
ہیلو
تو آج ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں
ہاں بالکل کرتے ہیں میں بھی یہی بول رہی تھی
یہ کافی اچھا موجوع ہے نا میرے حساب سے لگتا ہے مجھے
بالکل بے شک ہر انسان کے لیے ٹیکنالوجی بہت ہی اہم بات ہے
ہاں اہم حصہ بن گئی ہے اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم کسی نہ کسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں
بالکل بے شک موبائل لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے بنا بہت سے کام مشکل ہو لگتے ہیں ہمیں
جی مجھے سب سے زیادہ فائدہ آن لائن پڑھائی میں ملا ہے
بالکل مذہبی سیم انٹرنیٹ کی مدد سے ہم گھر بیٹھے نئی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں
ہاں اگر کسی سوال کا جواب نہ ملے تو انٹرنیٹ پر آسانی سے مل جاتا ہے
ہاں بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن ہر جانکاری صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہوتا دیکھیے اس لیے اچھی ویب سائٹ اور بھرپوس شی مند کتابوں سے بھی جانکاری لینی چاہیے
ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے
ہیلو آواز نہیں آ رہی
ہیلو ہاں فرمائیے اب آ رہی ہے فرمائیے آپ
یہ بول رہی تھی کا بول رہی تھی کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال بےحد ہی ضروری ہوتا ہے
بالکل اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال حد سے زیادہ کریں گے تو وہ ہمارے لیے کافی نو نقصان دائک بھی رہے گا
جی ویسے میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیا میں پوچھ سکتی ہوں
بالکل بالکل ماشاء اللہ بالکل فرمائیے آ
آں آپ روز موبائل کتنا استعمال کرتی ہو
جی میں کوشش کرتی ہوں کہ صرف ضروری کام کے لیے استعمال کروں اس وجہ سے میں اپنی کوشش میں کافی کامیاب بھی رہتی ہوں میں پورے دن میں صرف دو یا تین گھنٹے ہی موبائل یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہوں
یہ تو کافی اچھی عادت ہے کیونکہ زیادہ موبائل اس استعمال کرنے سے پڑھائی اور صحت صحت دونوں پر اثر پڑتا ہے نا
ہاں بالکل اور اسے ہماری جو اسکن ہے اس پہ اس پہ بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے
ہاں یہ تو بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہی پربھاوت ہو جاتا ہے
جی بالکل اس لیے بیچ بیچ میں موبائل رکھ کر کتاب بھی پڑھتی پڑھنی رہنی چاہیے میں بھی پڑھتی ہوں
جی مجھے بھی کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے بہت زیادہ ہی
ا جی کیا تمہیں لگتا ہے کہ بھویش میں ٹیکنالوجی اور زیادہ تر ترقی کرے گی
ہاں میرے حساب سے بالکل اں آنے والے سمے میں اور نئی مسینیں اور نئے آوشکار ہوں گے جو انسانوں کی مدد کریں گے
بالکل لیکن ہمیں ٹیک کنالوجی کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کا استعمال وہ اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کے زمانے میں آج کے مطلب آج کے دنیا میں سبھی لوگ اپنا ہی پروفٹ دیکھتے ہیں چاہے وہ ٹیکنالوجی سے دیکھو چاہے آپ کے کتاب سے دیکھو
ہاں اگر اس اس کا استعمال علم تعلیم اور بھلائی کے لیے ہی ہونا چاہیے
ہ ہاں بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن آج کل کے جو میں نے کافی دیکھا ہے اپنے آس پڑوس اور اپنے خاندان میں بھی کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پورے دن سیٹس دیکھتے رہتے ہیں موبائل پر ایسا نہیں ہے انہیں نہیں دیکھنا چاہیے جب ان کی ایج ہو جائے ان کی عمر ہو جائے تب انہیں ٹیکنالوجی اور موبائل کا استعمال کرنا چاہیے
دیکھو ہم سب سے بڑی بات تو یہ ہے اگر کوئی بچہ ہے تو وہ جب تک اٹھارہ سال تک نہیں ہو جاتا اٹھارہ سال تک بڑا نہیں ہو لیتا تب تک ہمیں اس کو موبائل جیسی چیزوں سے دور ہی رکھنا چاہیے
جی بالکل
ہاں اور زیادہ تر ہو سکے تو ہمیں تعلیم ہوتی ہے وہ اس کو اسکولوں میں اور ان میں زیادہ سے کھانی چاہیے
ہاں بالکل
اسے ہمیں جو جتنا ہو سکے یہ آن لائن سے زیادہ ہمیں آف لائن اس کو سمجھانا چاہیے سکھانا چاہیے
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا مطلب ہم زیادہ دیر تک ا موبائل اور شوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں تو وقت کی بربادی ہوتی ہے پڑھائی میں لاپرواہی آنکھوں کی کمزوری شاریرک گتیودیا اور ذہنی تناؤ سے سبب بن سکتے ہیں
ہاں آج کل تکنیک دیکھو تکنیک دو طریقے سے ہم اپیوگ میں لے سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ ایک ہم اچھے کے لیے بھی لیتے ہیں لیکن آج کل اس سے زیادہ اچھے اچھے سے سب سے زیادہ ہم غلط اس کا اپیوگ کر لیتے ہیں کبھی کبھی
جی بلکل
اور ضرورت ضرورت سے ضرورت سے زیادہ اپیوگ کر ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے
بالکل کئی لوگ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے کے بجائے گھنٹوں اسکرین پر مشغول رہتے ہیں
ہاں دیکھو ابھی ایسا ہوتا ہے نا جیسا کہ میں نے بولا اٹھارہ سال تک بچہ بچے کو روز مرہ کی چیزیں سکھانی چاہیے سبھی سے گھلنا ملنا سب کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا خاندان میں سبھی ویک سبھی لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے یا پھر کچھ کچھ نئی سیکھ نئی چیزیں سیکھیں کھیل کود یا پھر وہ تو یہ چیزوں پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ اس کی وہی عمر ہوتی ہے جس میں وہ سیکھتا ہے جو کہ بھاوشیہ میں اپنے کرتا ہے وہ جیسی اچھی آدتیں بری عادتیں سب کے بارے میں ہمیں اسے سمجھانا چاہیے
بالکل ہر ایک انسان مطلب ہر ایک بچ بچہ ہو اس کا جو بھاوشیہ ہے وہ اس کے بچپن سے ہی بنتا ہے اور اس کے ایسا نہیں ہوتا کہ کی قسمت ہے وہ پہلے سے خدا لکھ کے ہی بھیجتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا بلکہ کہ وہ یہاں پہ آ کے وہ ان کے پرورش پہ بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ان کا جو امی اور ابو سانے سے کیسا سکھا د ہیں بچہ ویسا ہی سیکھے گا
ہاں بالکل ویسے باقی سب تو اللہ کی ہی دین ہے
جی بالکل یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے علم کے لیے استعمال کی گئی ٹیکنالوجی انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے اور غلط استعمال اسے منزل سے دور کر دیتا ہے
ہاں اگر مان لو ہمیں کوئی منزل حاصل کرنی ہے تو ہمیں جو تکنیک ہے اس کا صحیح استعمال ہی کر کے چلنا ہے بالکل انا انوساسن کے ساتھ
جی بالکل لیکن مشینیں انسان کا کام آسان کر سک لیکن محبت احساس اور رشتوں کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے
جی یہ تو آپ نے بالکل ا صحیح فرمایا ہے کہ وہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا بھاوناے وہ تھوڑی چیز وہ تھوڑی نہ سمجھا سکت یہ تو ہمیں رشتوں کے جریعے ہی پتا چلتا ہے لوگوں کے جریعے ہی پتا چلتا ہے
جی آپ کو پتائیے اپنے خاندان کی جو محبت ہوتی ہے وہ صرف ایک انسان کی ایک شخص کی گھر خاندان والے ہی ہوتے ہیں جو اسے آگے منزل تک پہنچ پہنچتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں باقی تو آپ کو پتا ہی ہے دنیا کے بارے میں
جی ہاں اور جتنا ہو سکے دیکھو ہمیں خود کو اور سامنے والوں کو یہی سمجھانا چاہیے کہ تکنیک اور مسینوں کا اپیوگ اپنی جرورت کے حساب سے ہی کر کے چلیں کیونکہ حد سے زیادہ اپیوگ نقصاندہ ہی ہوتا ہے
جی بالکل میں بتاؤں آپ کو موبائل کی بیٹری ختم ہونے پر چارجر مل سکت تانے لیکن ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیئے وقت تو محبت اور بھروسہ ہی چاہیے
جی آفے یہ تو کافی کمال کی بات کی ہے
بالکل اور ٹیکنالوجی کا سے بڑا فائدہ تب ہے جب اگر انسان کو انسانیت سے دور نہیں بلکہ اور قریب لے جائے
ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ مسین ہم پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن رشتے ناتے یہ سب ہم پیسوں سے نہیں خرید سکتے ہیں
بل بالکل
ہاں انہیں ہم خود سے بنا کے چلیں گے تبھی چلتے ہیں یہ
بالکل اس لیے ہر انسان کے اندر ایک محبت ہونی چاہیے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں بنا بات کے اگر کوئی ان سے کچھ کہ تو اسے مارنے بگتے ہیں ایک اپنے اندر ایک محبت ہونی چاہیے جب دوسرا کچھ کہے تو واپس پر ساتھ رہنا چاہیے
جی ہماری یہ گفتگو بہت دلچسپ رہی اچھا ابھی آپ مجھے اجازت دو
جی بالکل میں بھی ابھی کام کرنے جا رہی تھی امی جان بلا رہی تھی ہم کوبھی چلو اللہ حافظ باجی
اللہ حافظ